السلام علیکم
ماما کی جان ہیلو
ہاں ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھے سے آپ
ہیلو اور آپ کس کو بول رہی ہو میری جان
اپنے بلو کو بول
اچھا ٹھیک ہے ج ا نہیں ب نہیں ہ ہ میں چ اس کو اس کو پرکھ ہوئی نا اس میں بلو کو
ہاں ہاں اور تو بہت
جی
ہاں
یہ یہ پھر آپ کو دن بھر مس کرنا ہوگا جب آپ پول ہو
ہاں واں پر سوتا ہی ہے نا یہاں ب چ کسی سے دوسری کھڑکی پہ چڑھتا ہے دن بھر یہ
جب میں ٹیوش
ان دنوں
جن کے ٹائپ سے کھیلتا ہے
ٹھیک ہے
کل کتنی زیادہ گرمی تھی
کل بہت گرمی تھی میں کل دن کولر کے سامنے سے اٹھی ہی نہیں ہوں
ہاں میں بھی میں ب سوئی لے ٹی ہوئی تھی پورا دن
ہاں گھر بہت زیادہ اصل میں آج لیٹ اٹھی اور رات میں کیا ہوتا کام ختم ساڑھے دس
اٹھی آج لیٹ میں
میں نے سوچ رکھ سوں گی لیکن پھر وہ مرتا ہے وہ تھنڈرنگ سے
سنگ
تو جیسے اس موسم میں جتنا بھی کام کرے نا جیسے گند ہی لگتی ہے
ہاں
اللہ کی قسم روز د دیے نا مطلب ایسے لگتا ہے شام کو
ہاں کچھ کیا ہی نہیں
ہاں
آپ کو پتہ ہے میں نے فرائیڈے کو اوپر جب جھگڑو مت یہ جگرا ہی نہیں ہوا کہ میں اوپر چڑھوں جھگڑوں یہ گرمی نہ میں نے تب سے
آج بتہ ہے وہاں کتنی گند مچی ہے پھر بھی ابھی
میں نے وباں
پریشان ٹھیکا سمجھتے میں پریشان ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو کب ہو گئی آج بھی گئے تھے جم کو
کرنی
جن کو ہمیں کتنے دن ہے ابھی ٹھیک ہو
ہمیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھ بارہ بارہ
سولہ دن
بس سولہ دن سولہ دن میں ہمیں دو ہزار جمع کرنے
میرے پاس اوپر سے ہے ہی نہیں میں کیا کروں
میرے پاس نہیں ہے اللہ کی قسم میرے پاس بھی نہیں ہے اس لیے بول رہی تھی نا دو ہزار زیادہ کرنا کبھی بھی ہے بریک نہیں لے سکتے اگر بریک لیے واپس
مگر نہیں نہیں دیکھو بیچ میں اگر ہم کرتے
ہ
یہ ڈائیٹ رکھتے ہیں کنٹینیو اور واپس نہیں چڑھتا ہے اگر کچھ اتر تر جانتا ہے
ہاں ہاں بات تو ہے واپس نہیں چڑھتا ہے اور ایک بینیفٹ ہے انسان صبح جلدی اٹھتا ہے اس کی وجہ سے
ہاں
پچھلے سال مطلب پتا ہے پ پچھلے سال کم ہوا تھا میں ففٹی سیون پہ پہنچی تھی آج میں سکسٹی
پتہ نہیں کیا وہ اصل میں گرمی بہت زیادہ ہے نا
ہاں اور بریک
ایک بھی لبھی میں نے بہت
بہت زیادہ بریک لگی ہم لوگ کنسسٹینٹ اس بار نہیں رہے
ہے نا اور پچھلے سال ڈائیٹ کیا پر میں نہیں میں دن میں کھاتی ہوں کھانا وہ بھی اچھے سے اور گھر کہ بنے ایون ہی سے فرق ہو
وہی ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے
خدا گرمی گرمی میں مر گئی گرمی اللہ مجھے پسینے سے کیا ہو گیا تھا ہاں کیا بول رہی ہو سبزی بنا بنائی ہے نا ٹماٹو کی چٹنی ہاں ہم نے آج چٹنی بنائی ٹماٹو کی چٹنی ٹماٹو کی چٹنی مجھے لینس میں اتنی شیورنگ ہو گئی نا میرا اتنا بی پی لو ہے ہاں
پتا نہیں
مجھے بہت زیادہ شیفرنگ ہو رہی ہے وہ تو بہت پریشان
میں ساڑھے دس گیارہ تک میں نے کیا ہوتا ہے فنش ہاں
ہاں اور مطلب ہوتا ہے انسان کی وہ کام بھی کریں گے یہ کام بھی کریں گے ہے نا
ہاں
کی آواز دوں دور آ رہی ہے آپ کی آواز
دیکھو
میں نے بولا
آپ کی اواز بہت دور ہے
نہیں پر ادھر سے آجاتا تھا
اور انسان بولتا ہے کام کہاں سے ختم ہو جائے گا
وہ تو ہے ہی نہیں کی میں نے میں نے کچن کا کام بھی نہیں کیا پکایا بھی نہیں کپڑے بھی نہیں کے
ابھی تو بہت کام ہے بہت کام ہے
پھر بھی ایک چیز کا شکر ہے نا اتنی بھی گرمی نہیں ہے اب
کیا بول رہی ہو آپ دیکھو نا کو کیا ہوا ہے جیسے پتا نہیں کتنے سالو سے مرر صاف ہی نہیں کیا
ہاں
گان دی کوتی ک م
میں تو کرو بارش ہے نہ
ہاں ا بہ ہمار مجھے درد میں بھی اتنا درد ہے اتنا درد ہے
واک پہ جاتے ہو
ہاں شام کو میں جاتی ہوں لیکن کل نہیں گئی تھی پتہ نا وہ تھوڑا بہت موسم شام گو بھی خراب کرنٹ جاےگا اگر بارش اسٹارٹ ہوگی تو نہیں جاؤ گا آپ کو پتہ ہے رانی دی دی نے پرسوں بولا نا کہ میں جاتی ہوں واک پے ہاں نمد ہو جاتی ہے یہ مغم تو ہا تو مجھے کھا تھا کے بولا تھا کے پرسو فون کیا بولا کیا اپ بھی آ جانا کل سے میں وہاں دو راؤنڈ مارتی ہوں دوڑ کے وہاں صرف لیڈیز ہوتی ہے ہے نہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے بولادیکھو میں آج گھر سے نکل رہی تھی تو آپ جاتی تھی وہاں سے واپس آ رہی میں نے اس کو بولا کھا گیی میں نے بولا واک پہ گیی تھی
ہاں اسی کے سامنے بولا تھا اس نے
ہا اسی کے سامنے بولا تھا نہ
ہاں
ہاں ہاں اسی کے سامنے بولا تھا نا میں نے بولا ہا اسی کے سامنے ہیلو میں بول رہی ہوں ہاں اسے
لیکن
مجھے فون کرے بول رہی ہے دیکھو میں نے آپ کو بولا تھا نہ میں واک کرنے گیی تھی یہ مجھسے پھلے پہنچ گیی تھی آج ہاں
یہ باہر رکھا
امم م وہ ایسی ہی ہے سمجھدار ہی ایسا ہے ج م
بہت زیادہ گندا
جچ م م
میں نے آپ کو بولا نا
میں کرنا
فومے ہاؤس کو
اسی اسی وجہ سے سے میرے
امم امم پورے پاگل جیسے ہے وہ تھوڑی عجیب ہے وہ ٹھیک میں آپ کو تھوڑی دیر سا کروں گی کال پھر آپ کرو گے مجھے کیونکہ مجھے تھوڑا کام